وعلیکم
وعلیکم السلام بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں گھر میں ابو امی سب ٹھیک ہے
ہاں با جان گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سبھی ٹھیک ہے- آپ کی گھر پ سے بھی کیس ہے آپ کے بابا جان ما جان بھائی بہن سب کیسے ہیں?
سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بھائی جان آپ کالج جاتے ہو آج-
نہیں بھائی جان آپ کو تو پتہ ہی یہ چھٹیوں کا وقت چل رہا ہے- تو گھر پہ بیٹھے ہی ایسے بیٹھے رہے تھے صبح میں اٹھا تھا نہایا تھا ٹہلنے گیا تھا- پھر جب وہاں سے کام ختم کیا تو میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ- جانکاری حاصل کر لوں ہے نا بھائی جان-
بھائی جان بالکل درست فرمایا آپ نے میری بھی بہن کی-
چلیے بات کرتے ہیں میرے بھائی وومن امپاورمنٹ میں- میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ- مطلب کہ آر و تم کو تعلیم عزت- برابر اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق دیا مل کی جائے- تو ہر عورت کو اپنی خواب پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے میرے بھائی- وہ بھی مردوں کی طرح ہر فیلڈ میں- کام کر سکتی ہے اور اپنی مالک کی سہیلیت دکھا سکتی- ہے تو ہماری زندگی میں عورت کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے- وہ ماں بھی ہوتی ہے بہن بھی ہوتی ہے بیٹی بھی اور کی بیوی بھی ہوتی ہے-
ہر گھر کی بنیاد ایک عورت ہوتی ہے میرے بھائی آپ کو میں بتا دوں- تو اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو پورا گھر تعلیم یافتہ بنے گا اس- مطلب کہ اس لیے- کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے ہے نا بھائی جان-
بالکل درست فرمایا میں بہت سہمت ہوں بھائی جان آپ کی بات- بات سے بہت سہمت ہوں میںپ- آج کی جدید دور میں خواتین کے روزگار میں شرکت- کسی بھی طریقے یافتہ معاشرے کی پہچان ہے میرے بائی جان- آورت صرف گھر کی ذمہ داریاں کی نہیں نبھاتی بلکہ- تعلیم صحت تجارت سائنس ٹیکنالوجی- اور حکومتی اداروں میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں- خواتین کی محنت اور صلاحیت ملک کی- ترقی میں قیمتی حصہ رکھتے ہیں تعلیم یافتہ- اور خود مختار عورت- اپنی گھر اور معاشرے دونوں کو مضبوط بناتی ہیں- روزگار حاصل کرنے سے خواتین اپنے- خاندان کی معاشی مدد- مدد کرتی ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے زیادہ-
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی تو- آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج کل عورتیں ڈاکٹر بنتی ہے ٹیچر بنتی ہے انجینئر- پلیس آفسر سائنٹسٹ- اور بھی کہیں زیادہ ہے جیسے کہ ہو گیا لائر پوائلٹ اور- بزنس وومین کے طور پر کام کر- کر رہی ہیں تو وہ ہر فیلڈ میں اپنی محنت اور کا مطلب کہ کیپبلٹی- سے کامیابی حاصل کر رہی ہے تو یہ ثابت کرتی ہیں کہ- اگر مطلب کہ موقع دیا جائے تو عورت کسی سے کم نہیں ہے ہے نا بھائی جان لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے حالانکہ کئی حصوں میں آج بھی کچھ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا تو کچھ کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کچھ کو اپنی رائے دینے کی کا حق بھی نہیں دیا جاتا تو یہ سب غلط بات ہے میرے بھائی جان لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وومین کو بھی مطلب کہ جو عورت ہے اس کو بھی برابر حق ہے جیسا کہ مرد کو ہے تو مطلب کہ اسلام نے بھی مطلب کہ عورت کو بہت ہی عزت دی ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ عزت اور انصاف سے پیش آؤ عورت کو تعلیم حاصل کرنے مطلب کہ عزت سے جانے اور اپنے مطلب کہ حقوق حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے نا بھائی جان تو وومن امپاورمنٹ کا سب سے پہلا مطلب کہ قدم تعلیم ہے تو جب لڑکیاں اسکول اور کالج جائیں گی تو وہ اپنے حقوق کو سمجھیں گی اور اپنے مطلب کے پیروں پر کھڑری ہو سکیں گی تو تعلیم انسانوں کو سوچنے مال کی سوچنے اور بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتی ہے بھائی جان ہے نا
بالکل درست فرمایا میں بہت سہمت ہوں بھائی جان آپ کی بات سے میں بہت سہمت ہوں بھائی جان آج کل آج کل آپ دیکھ سکتے ہو عورت ڈاکٹر بھی ٹیچر بھی بن سکتے ہیں عورت ڈاکٹر بھی بن سکتے ایون کہ حکومت بھی بھی عورت عورت نے حصہ لیا ہے اس کے باوجود خواتین کو کام کیے مقام مقام پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ نا مناسب رویہ اور برابری مقام کی کمی ان مسائل کو دور کرنے کے لئے حکومت اور م معاشرے کو مل کر کام کرنا چاہیے خواتین کو محفوظ ماحول برابری موقع ملنا چاہیے ہر والدین کو بھائی جان اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ دینا چاہیے تاکہ کہ وہ اپنی سہلیت کو بھی پہچان سکے اور اپنی مستقبل بالکل روشن بنا سکے میر بھایی جان
ہاں بھای جان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ دوسرا قدم خود اعتماد ہے ہر لڑکی کو اپنے مطلب کہ اپنے آپ پر یقین ہونا چاہے اگر وہ مطلب کہ محنت کرے اور مطلب کہ ہمت نہ ہارے تو وہ اپنی منزل ضرور حاصل کر لے گی تو تیسری بات یہ ہے کہ مطلب کہ گھر والوں کا سہارا بہت ہی ضروری ہوتا ہے جب والدین اپنی بیٹی کو تعلیم اور حوصلہ دیتے ہیں تو وہ زندگی میں مطلب کہ بہت ہی آگے نکل سکتی ہے تو ہمیں کبھی مطلب کہ کبھی بھی لڑکیوں اور لڑکوں میں انصاف مطلب کہ نا انصافی صافی نہیں کرنی چاہے دونوں ایک برابر عزت اور برابر موقع ملنا چاہے تو جب سب کو ایک ہی جیسا موقع ملے گا تو ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا تو آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے عورتیں اپنے ہنر پوری دنیا کو دکھا سکتی ہے تو بہت سی عورتیں آن لائن بزنس کر رہی ہے تعلیم دے رہی ہے اور اپنی محنت سے پیسہ کما رہی ہیں تو اس سے ان کی مطلب کہ زندگی بہتر ہو رہی ہے اب میرے بھائے تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی عزت کرے کسی کی کی کمزوری کا مطلب کہ مذاق نہ بنائے تو ان کی بات سنے- اور ان کو آگے بڑھانے کا موقع دے ہے نا بھائی جان-
بالکل درست فرمایا میں بہت سہمت ہوں بھائی جان آ کی بات- پر اللہ کا شکر ہے آپ نے بہت اچھی بات فرمائی خواتین کی- کہ روزگار میں شرکت صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے اور- ملک کے لیے فائدے مند ہیں جب عورت- برابر- برابر کا موقع ملتا ہے تو- میشی ترقی تیز ہوتی ہیں اور- معاشی زیادہ مضبوط اور- خوشحال بنتی ہے اس لیے ہمیں- خواتین کی تعلیم اور روزگار کی ہمیشہ حوصلہ افز افزائی- کرنا چاہیے میرے بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے- ایک بچہ جو ہے اس کا جو پہلا تعلیم- کا سکول ہوتا ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے اور اس کا جو پہلا استاد ہوتا ہے وہ اپنی ماں ہوتی ہے بھائی جان اس- اس- یہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو جو اپنی جب اپ ایک ماں جب- ایک عورت- پڑھی ہوگی مطلب کچھ اس نے پڑھا ہوگا تبھی وہ اپ- اپنے بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں میرے بھائی جان-
ہاں بھائی جان اپنی بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے سات سا مان لا کہ- اگر ایک اور مطلب کہ ایک اور عورت- مضبوط ہوگی نا تو اس کا گھر مضبوط ہوگا- غیر مضبوط ہوگا تو مالک معاشرہ مضبوط ہوگا اور جب معاشرہ مضبوط ہوگا- تو ملک بھی ترقی کرے گا تو- ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ سب انسان برابر ہے کسی کا مطلب کہ ساتھ صرف- اس لیے برا مطلب کہ سلوک نہیں کرنا چاہے کہ وہ مطلب کہ عورت ہے- تو وومن امپاورمنٹ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے- یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے جب مرد اور عورت مل کر ایک دوسرے کی- عزت کریں گے- اور مطلب کہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے تو ایک بہتر اور خوشحال معاشرے تیار ہوگا- تو آج کی لڑکی کل کی ماں ہے تو- اگر مطلب کہ آج ہم اس کی تعلیم صحت اور ترقی پر- توجہ دیں گے تو کل ہماری آنے والی نسلیں بھی بہتر ہوگی ہے نا بھائی جان- تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ- عورتوں کو کمزور سمجھنے کی بجائے ان کی مطلب کہ- سہیلیت پر بھروسہ کرنا چاہیے تو انہیں تعلیم عزت مطلب کہ برابری اور ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہے تو- جب عورت کامیاب ہوتی ہے تو صرف ایک شخص نہیں- بلکہ پورا گھر اور پورا معاشرہ کامیاب ہوتا ہے نا بھائی جان-
بالکل درست و فرمایا آپ نے بھائی جان میں بہت سہمت ہوں بھائی جان آپ کی بات سے- ب آج کل ڈیجیٹل ٹیکنالجی نے بھی- خواتین کے لیے نئے دروازے کھولتے ہیں- آن لائن بزنس فریلیانسنگ- ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ہوم بیسڈ جابس کے ذریعے بہت سی خواتین گھر بیٹھے اپنا روزگار کما رہی ہیں بائی چانس لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے ہم لڑکے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں لڑکی سے لڑکی مطلب لڑکی کو کم درجی دیتے ہیں لڑکے لڑکے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اگر ہم اپنے ہی گھر میں دیکھیں گے ہم لڑکی کو بولتے ہیں صرف آپ کو گھر کا کام کرنا ہے لیکن لیکن بائی جان ہمیں عورتوں کو بھی اتنا ہی مقام دینا چاہیے جتنا کہ ہم لڑکوں کو دییکتے ہیں بھائی جان میں نے آپ سے جو یہ میں نے بات کی مجھے مطلب ب سیکھنے کو ملا
ہاں بھائی جان تو آپ کو میں کہہ دوں کہ بکہ اس کے علاوہ ہمیں ہر لڑکی کی ہمت بڑرانی چاہیے تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے اگر ہم مالک کی عورتوں کو برابر کا موقع دیں گے تو ہر فیلڈ میں نیا کامیابی کم اس سال دیکھنے کو ملے گی ایک مطلب کہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ بھی وہی ہوتا ہے جہاں ملب کہ مرد اور عورت دونوں مل کر ملک کی ترقی میں حصہ لیتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کے مطلب کہ ا کام میں لڑکی کو بھی اپنا موقع دینا چاہے لڑکے کو بھی اتنا موقع دینا چاہیے یعنی کہ مطلب کہ برابر موقع دینا چاہے تاکہ انصاف رویہ اپنانا جائے انصاف کا مطلب کہ راستہ بنا رہے تو ہر بیٹی اپنے والدین کی فخر بن سکتی ہے اگر اسے تعلیم اور سہارا دیا جائے تو وومن ایمپاورمنٹ کا پیغام صرف آج کے لیے نہیں بلکہ ہر نسل کو کے لیے بہت ہی ضروری ہے نا بھائی جان تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ
الگ